ہلو ہلو ہلو
ہلو
السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہووں
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہووں
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی کہا ہے آپ بتاؤ
بس ٹھیک کیا کر ہم نے آج بنایا تھا چکن ہم نے چکن بنایا تھا تو چکن اور پیاز
اچھا اوربتؤ
ٹھیک کبڑے وبڑے ل ہے ہاں اچھا ا سے کپڑے لائے
ہاں میں نے لائے
کیا کہنا ہے؟
فل وردن جو بھییا وہ سارا لایا
ہی
آپس ڈریسز پینڈنگ ہے ہ باقی سارا ہو گیا
باقی سارا ہو گیا
ہاں
میرے کو ایک منتھ بعدشادی ہے، مجھے تو ابھی بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں
اچھا
رہ گئی ہے ا بھی بہت کچھ لانا ہے کیونکہ جلدی جلدی میں ہوا نا سب تین مہینے بیچ میں رہے تو اس میں کیا ہوتا ہاں میں نے پہلے یہ ٹرک لایا
ہوں
اور میں نے سوٹ کے دو تین تین لائے چار لائے
اچھا
پھر الگ الگ ٹرنک میں بہت سارا سامان یہ ہے بردن وغیرہ سب کچھ
اچھا
اور لانڈری شوز ہیں کلوتھس لانڈری ہیں
اچھا اچھا
ہ اور ایک ایک سوٹ کی اس میں میں نے سارے یہ سیون ڈیز سوٹ رکھے
اچھا
ایک سوٹ کیس میں میں نے یہ کلچس وغیرہ رکھے یہ سوٹ میں میں نے یہ سیون ڈے کے لیے ٹی سوٹ اور چپلس رکھے
اچھا ٹھیک ہے
ہوں
آلموسٹ شاپنگ ہو چکی ہیں
ہاں سب اب تھوڑے تھوڑا رہ گیا میک اپ ہے اتنا مہنگا آتا ہے
کیا ٹوئنٹی تھرٹی تھاؤزینڈ کا آئے گا میک اپ
ہاں میں ابھی یہ فاؤنڈیشن وغیرہ دیکھ رہی تھی تو وہ تھری تھا تھاؤزنڈ ا تین ہزار میں ہے میں پھر بائی کو بول رہی تھی ساحل کو بول رہی تھی مجھے یہ فاؤنڈیش چلانی
اچھا
ہاں تھری تھاؤزینڈ کی فاؤنڈیشن لنی ہے وہ ہے رن ہو گئے تین ہزار کی فاؤنڈیشن ہے
ہاں ہے میں خود لاتی ہوں
بولا ہاں ہے میں اس پہ امیزون پہ دیکھ رہی تھی
میری فائیو تھازینڈ کی نارس ہے چار میںس میں لانوں تھری تھازینڈ فائیو ہنڈریڈ کی ہے
ہاں ہاں
کی ہے یہ بہت مہنگا تھا ہے میک اپ
ہ ن تو میں سوچ رہی تھی وہ نئی والی فاؤنڈیشن نکلی ہے
ہ ایسے آن لائن نہیں لانا ہے لوکل مارکیٹ سے لانا جسٹ بکز آف کیونکہ آن لائن آپ کو نہیں پتا نا آپ کا فیس ٹون کیا ہے وہاں پہ آپ ی بوز کر سکتے ہو لوگ کل مارکیٹ میں
ٹھیک تو آپ کہاں سے لاتی ہو یہ فاؤنڈیشنس وغیرہ میک اپ
میرا پتاہ ہے نا مجھے کون سی لگتی ہے فاؤنڈیشن میں آن لائن نہیں لاتی ہوں یا تو کبھی میں جاتی ہوں پک اینڈ چوز
میں کہتی ہوں مطلب آپ نے کہاں سے لی ہے اسٹارٹنگ سے میک اپ
اسٹارٹنگ سے پکین چوس
بکن چس تو ٹھیک
ہاں میں وہیں سے لاتی ہوں ایک تو اوریجنل ہو اور فیس پہ سوٹ بھی کرتا
ٹھیک میں پھر میں پھر دیکھوں گی
ہاں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو میک اپ میں لانی ہے اس کا پراپر لسٹ بنانا پھر لے جا کیونکہ اگر پیسے ہم کو بولے گے نا ف برائٹ پپز ہے
ہوں
سٹر گ
ٹھیک
ہوں
ا مجھے بولوں مجھے کیا کیا لانا ہے میک اپ میں
آپ کو میک اپ میں لانا ہے پہلے ہی تو ہو گیا کیا کہتے ہیں اس کو کلینزر ٹونر
ہاں
میک اپ فکسر فانڈیشن موئسچرائزر کانٹور برؤزر بلش لکوڈ بلش
ٹھیک
ا اور لانے ہائی لائٹر مسکارا کااجل آئی شیڈو پیلٹ نیل کلز ا اور کیا کہتے ہیں اس کو
لپسٹک لپ لائنر
فائن ار اس میں بہت سرا ہوتا ہے
م پوچھنے ٹھیک ہے ج میں میک اپ لانے جاؤںی نا تو آپ میرے س ن مجھے مجھے میک اپ کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں
ارے انفیکٹ میں نے پورا نا لسٹ بنا لیا ہے اس کا
آپ کو پتا ہے میں میک اپ کرتی نہیں ہاں
ٹائم پھر ہم ایک ساتھ ہی جائیں گے لانے
پھر اپنی پاکٹ منی سے بھی میرا لانا میک اپ
کوئی نہیں
ہاں میں دیکھوں گی آپ کیا کہ میرے لیے لاؤ گی میری پیاری بہن ہو نا
ہاں کیوں نہیں اتنی بر ڈرنگ تو کسی نے نہیں کی آج تک
مجھے مکھن لگانا آتا ہے
بہت اچھے سے
ہاں آپ میری پیاری بہن میرے لیے لانا آپ نے جیب سے سارا میک اپ پھر وہ پچاس ہزار کا کیوں نہیں آئی ایک لاکھ سال لے کر آنا پچاس ہزار تمہارے پچاس ہزار میرے
اچھا چلو کوئی نہیں دیکھتے اور بتاؤ اور کیا لا ایک منتھ کے بعد
مجھے لگا ہم ایک دوسرے دوسری کی شادی پہ انجوائے کریں گے آپ کو رکھنا تھا پیچھے ہاں دین تو پھر آگے پیچھے ہوگا نا کیا ڈیٹ ہے
ابھی ڈیٹ فائیو سکس ہے
فائیو سکس ہے ٹھیک میرا ففٹین سکسٹین ہے
تو پھر تو انجوائے کر ہی سکتے ہو آپ
ہاں تو کر سکتی ہوں اچھے سے پھر اچھی بات ہے اور بتاؤ
ارے بس ٹھیک ہے آپ بتاؤ
ہاں میں سونچ رہی تھی جو یہ بیڈنگس وغیرہ کمفرٹز لانے ہوتے ہیں نا وہ کس کلر کے لاؤں گی میں
میں نے زیادہ وہ چم چھم میں نہیں لایا میں نے ڈیسینٹ کلرس لائے اس میں ڈم کلرس جو لگیں گے پھر آگے فی
ٹھیک میں سونچ رہی تھی میں ایک ہی مرون کلر کا ایک لاؤں گی جو میں س کینڈی میں ہی ڈالوں گی بیٹ کو
ہوں
تو میں ایک مرون کا لاؤں گی باقی میں سارے ڈم کلر لاؤں گی
ہاں میں لاؤں گی کہ الٹا سیٹ ا سیٹ اے وہ برائڈل کیوب سیٹ وہ میں ہیوی میں لاؤں گی تھوڑا جو دوسرے دن پھر میں لگا سکوں پھر تیسرے چوتھے دن تو پتا ہی اگر پ سمپل سمپل ہی رہے گا تو
ہاں ہاں
ہاں میں بھی تو وہی کہ مر چ ل ہ گی
تو میں ویسے والا میں نے لایا بس اب میرا کیلٹ رہتا ہے اور میک اپ رہتا ہے
ٹھیک وہ کی میں کون سا کلر لاؤ گی
وہ میں دیکھوں گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پہ میر کو کون سا پسند آئے گا یہاں سے میں جاتی ہوں ایک چوائس پہ وہاں سے آتی ہوں دوسری چوائس
آپ گئی تھی نا چپل لانے آپ اپ نے لایا کچھ
آج کہاں گئی تھی میں پھر
پھر نہیں کہیں آج
دھ گ اگر ٹائم ملا تو کرل انشاء اللہ جاؤکے ہ
چلو اچھی بات ہے نہیں میں نے سوچا آپ آچ گئی تھی چاپل لانے
نہیں میں میں نے سوچا تھا ت میں جاؤں گی بٹ ہوا نہیں پاسبل تو اس لیے
لیکن پاسبل نہیں ہوا تو میں میں نے سوچا تھا آپ نے مجھے پرسوں کہا ہم جائیں گے ایک ساتھ یہ تو میں نے سوچا آپ کیسے پھرکا لیی گئی چپ
نہیں میں نہیں گئی تھی پھر تھوڑا میں گھر پہ بزی لگ گئی تھی
ٹھیک ٹھیک
ہوں
چلو کوئی بات نہیں ابھی تو ایک مانت ہے
ہاں اور کیا
عید کے بعد ہے
ہوں
ٹک تٹک تو ہو جائے گا آپ کو عید کے بعد دس پندرہ دن بعد رکھنا تھا میں نے بھی عید کے بعد رکھا نہ پندرہ دن
یہ انہیں کی طرف سے نا د تب میں کیا بولتی پھر
ا ویسے بھی آپ کو پت ہے شادی پہ لڑکیاں ڈیٹ فکس کرتی ہے
نہیں میں نے ان تک ہی چھوڑا ہے
آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات کیونکہ
پتا ہی ہے نا تو میں نے ڈیٹس میں نے دیکھ نا کہ میرا اس ٹائم پہ نہیں ہے
ٹھیک چلو میں سوتی ہوں سو جوابی
اوکے اوکے گڈ نائٹ